جی السلام علیکم ہمم
السلام كیسی ہیں آپ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کی آواز سن کے آپ بہت دنوں بعد آپ کی آواز سنی
ہاں آپ کیا بیچ بیچ میں گائب تھی ہم تو آپ کو ڈھونڈ رہے تھے آپ کہاں نہیں ہم نے آپ کو اتنے کال
آپ ہی تو محترمہ آپ بھی گائب ہوئی ہوئی پتا نہیں کہاں اور الزام ہم پہ دے دیتی ہیں
ہمیں آپ سے کچھ بول دے نہیں کچھ وقت نہیں ملا کچھ ہم نے کپڑے دھونےے میں ڈالے ہوئے تھے مشین میں کچھ کس
ہاں کچھ گھر کے ہی مسلوں میں بزی رہنے لگے یہاں اپ آج ک
اب گھر کا مسئلہ کوئی نہیں ہے
چلیے اچھا ہے خدا کا شکر ہے گھر کے مسئلے
س منے کے تین دن کی چھٹی ہے نا
شوہر کے تین دن کی چھٹی ہے
نہیں نہیں کپڑے دھونے کے تین دن چھٹی ہوگی نا ہم نے کل دھو لیے اب س اتوار سوموار منگلوار بدھوار کو دھو دیں گے کپڑے ہمارے
اچھا
ہاں جی
ہم تو روز ہی دھوتے ہیں نہیں تو کپڑوں کا امبار لگ جاتا ہے ہمارے لیے
اب تین دن بعد دھوتے ہو
ہم تو روز ہی دونے پڑتے ہیں ہم کو ہمارے بچے دن میں تین تین بار جتنی بار موقع ملے اتنی بار کپڑے بدل دیتے ہیں
بالکل بالکل بچوں کا یہی حال ہے
اور کپڑوں کو کافی لوگ اتنا پھینک تے ہیں کے ہمارے سر پہ چل جاتے ہیں
اور ب آپ کیا کر رہے ہیں کیا بنایا آپ نے آج کھانے میں
آج ہم نے بینگن کی بھرتی کا سالن بنایا ہے
اچھا
اور کل کا کہیں سے کچھ آیا تھا حلوہ پوڑی تو وہ بھی رکھا ہے بچے کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا پوریوں کے ساتھ ہمارے کو بھرتے دے دو
اچھا اچھا ہاں اچھاتا
بچوں کو کسی بھی ٹائم بھک لگاتی ہے بچے ا گھر میں ہے نا ٹائم ٹیبل نہیں ہے ان کو کچھ
جی بالکل بالکل م وہ تو ہے ہی کنی کھائے گا بھی اپنے آم
جی بہت ٹیسٹی لگتی ہیں ہیں بہت ایٹی صحیح فرمایا آپ نے
جی سب میں چائے و تھے کپ
ہاں سات مچاو تو اور
جی بالکل بالکل ابھی کبھی ٹرین میں لے کر جائ آپ کو اور مزہ آئے گا
ہاں ٹرین کا سفر ہم نے ہم نے بہت کم کیا ہے ایک بار ہم گئے تھے کہیں اپنے بھائی جان کے ساتھ
ہوں ہ
پلی بار ٹرین میں بیٹھے تھے زیادہ لمبا سفر بھی نہیں تھا تو چھوٹا ہی سفر تھا
ہی
ٹرین کا سفر نہیںي کیا میں ہمارا اس میں کچھ بھی کیا بولیں گے اسك لیے
ج ہم زیاد فریم کا ہی کرتے ہیں ہم زیاد پوڑیاں آلو پوڑی اچاریا پراھے اچار یا پھر پکوڑے وہی لے کر جاتے ہیں
اور پکنک پہ جانا پسند کرتی ہیں آپ
جی بالکل
پاس میں رہتے تو ہم روز ملتے ہیں دور اتنی پہنچ گئی ہیں آپ
ت پتا تھوڑی تھا
جی
ہمیں پت تو اچھی بات ہے کہ ہم مل چکے ہیں
جی جی صحیح فرما رہی ہیں
کوئی نہیں ملیں گے اللہ نے چاہ تو جلدی ملیں گے آپ یہاں آ جائیے گا یا ہم وہاں آ جائیں گے
آپ ہی کو آنا پڑے گا ہمارا تو ناممکن ہی ہے وہاں آنا
اچھا کوئی نہیں جب ہم جائیں گے اپنی امی کے یہاں تو آپ کے یہاں ہوتے میں آئ گے
کیا کہہ رہی ہیں آپ
ہم جائیں گے اپنے والد صاحب کے یہاں تو ہم آپ کے یہاں ہوتے ہوئے آئیں گے پھر
بالکل ہم انتظار کریں گے اللہ کے فصل سے آپ کا تہ دل سے انتظار رہے گا ہمیں آپ کک
اور بتائیے آپ کے گھر میں سب کھ رہی ہے
سب اللہ کا کرم ہے اللہ کا شکر ہے سب بڑھیا ہے
جی جی بالکل بالکل
بچی جاگ ہو ہیں میرے
ہ ہاں جی جی جی انوں نے کیی لگانییا اتے میں نے اھتے ہی ٹی وی لگایا ہے ناشتےیا لگائی ہے میں نے اٹھتے ہی ہمارے بچوں کو ٹی وی دیکھنے میں بہت شوق ہے آپ کو پتہ ہے میں آپ کیا دیکھتی ہوں
جی کیا فرمایا آپ نے کچھ مس سوگے ہمتے
ہماری رو دنے با بہت دگتی ہے
آپ ٹاوروں سے پھر دور چلی گئی لگتا ہے
ےاز
کاں چلی گئی آ مترما
کوواز
جی ہ بھائی ہے شکر ہے اللہ کا
جی جی ہمارے بیٹے کو ناشتے دیکھنا بہت پسند ہے اس کو آپ ٹی وی پہ ناشتہ لگا دو
کیا پسند ہے
ناش ایک تل وغیرہ بناتی ہے لوگ وغیرہ وہ ناشہ پسند ہے تو وہ ناشتہ ہی دیکھتی ہے اور کچھ نہیں جی جی
اچھا صوفیا دکھاؤ دکھائی ہے اس کو تو صوفیہ بھی اچھا ہے
ا ن
ہوں
چ آپ تو نہیں ل رہا مذاق کر رہی ہیں
ہوں
ک کس مٹا کھتاا ہے
صوفیہ کارٹون ہے بچوں کا
دیکھا نہیں آپ
ہوں اس پ آئے بچوں بایا وہ چھوٹی بچیوں کے لیے کارٹڈ
اچھا اچھا
ب بڑی آبت ہے نہیں تیاری کر دوںی مج لگ رہا ہے ایسا
کس کی تیاری
اچے کھانے کی تیاری کر رہی ہیں آپ
کام کا کچھ ان کو چاہیے کھانے کو چھوٹ موٹ چھوٹ موٹ بچوں کو
ہاں ش کوٹٹال کے ساتھ اچھا لگتا ہے ہم بھی بہت کھاتے تھے اپنے گھر
جی وہ پوریا رکھیے بچے بول رہے ہیں وہی گرم کر دیجیے س کو پوری تھوڑی سی تلا پرانی رہ نا تو گرم کر کے ٹیسٹی لگتی ہے
اور سنائیے ہم لوگوں کے یہاں تو بنتی نہیں ہے نا پورلیاں تو تو ہمارے کو کوئی دے ہی گیا تھا سام بغل میں کوئی رہت ہیں ومکں
اپنی کون ہج پوڑیا
کھی ہیں پوڑیاں ہم لوگ کہاں کھاتے ہیں ہمارے یہاں تو وہی سالن والالن بنتے ہیں
ہاں وہ تو نہیں انجوائے کرتے ہیں پوڑیاں کڑھی چاول وغیرہ
اچھا ہمارے یہاں نہیں بنتی ہے
اور عید وغیرہ کیسی گئی آپ کی آپ نے عید میں شاپنگ کی
کہی لڑکی تھوڑی سی فیکی رہ رہی کوئی دور گ ن
جی
لگو پہ ہے وہ تو
امی ایسی نہیں ہوگی ٹھیک ٹھاک جگہ کی نہیں
مطلب ہ جیسی اللہ کی مرضی دیکھیے ہم تو اللہ کے اوپر کبھی شکوہ کرتے نہیں اللہ سے جو ان نے منظور ہولہ ت اللہ کو
اور وہاں
بھگوان کی روخ ستی پہ ان کو درشت تسلیاں دیں اور بس اوپر جا کے وہ اللہ کے پاس رہیں آرام سے
بالکل بالکل صحی کرما رہے ہیںپ
زمین پہ تو پریشان کرتی تھی بندوں کو اوپر ج کے پریشان نہ کرے
میں آپ کو مناجی گ بہ تاریخ ہے
نہیں ایک بات
ابد بڑ رہی آ چاچی کی رخ ستی کا
اف م فز گلے مج کو
مج مجھے لگ رہا ہے میں نے خوشی کیا سنکا
کیا پئیوم
بام مربت جی بہت دکھی کرتی تھی پر وہی ہے نا کہ ہم تھوڑا سا وہ عید میں ہم خوشی مناتے تو ہمارے شوہر کو برا لگ جاتا
ج ج ویسے اب تو مطلب آپ صحی نہیں ہوں گی آپ کی س آپ کی پ واپی ہوگی آپ کو چزاروںگی
جی
یاد آختی ہوگی
سوچ رہے اچھا ہوا جلدی چلی گی کچی جان
اچھا اچھا واہ
نیچے رہ کے لوگوں پہ کہہری برساتی تھی
ہاں وہ تو ہے کئی لوگوں کا جانا بھی جلدی صحیح ہوتا ہے
ب مروت
جی جی جی
ب مربت خاتون ت
اچھا جی اچھا تو ٹھیک ہے جلدی پہنچ رہی ہے میں ان کی سب لوگوں کی فریاد سن رہی
ہوں بڑے بڑے لوگوں کا پر پھر بھی ا دکھاوے کے لیے تو ہمارے کو ایسا احتیاط کرنا پڑے گا نا دکھانا پڑے گا کہ ہم بھی دکھی ہیں لیکن اندر سے ہمارے کو بہت خوشی محسوس ہوئی ت ہے کہ لگ جلدی چل جائے تو بہتر رہتا ہے ج کہ ایسے دوسروں کے جین میں ابھر ہوا ہ ہو
تو بالکل تو د ماریا آ
اور بتے آپ کے بھی پریوار میں ہے کوئی ایسا آپ کی بھی تو وہ اچی جنہوں نے شادی نکام نہیں بلایا
انہوں نے کم نہیں بولا بتائیے ان کے دو دیوتے ہیں ہم دیوتے کے برابر ہیں اگر ہمیں نہیں بلایا تھا پری صاح نے
کیسے کیسے کہنما لوگ
بالکل بک ب بگوان کو جن میں جگہ دس اپنے پاس
چٹھانو میں دیر ہیلو چلیے پھر ہمیں لگتا ہے پھر سے کسی مہمان نے شرکت کری ہے ہمارے یہاں ملتے ہیں جلدی اللہ حافظ دھیان رکھیے اپنا چچیوں پہ دھیان مت دیجیے